ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ و برکاتہ ہو
کیا آپ خیریت سے ہیں
الحمد للہ میں خیریت سے ہوں سب ٹھیک ہے اپنا بتاؤ آپ کیسے ہو
الحمد للہ ٹیک
ھم اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں آپ کیا کر
اور بھی لگ رہا ہے کون بول رہا ہے آس پاس
ہاں ادھر بول رہے ہے بچہ لوگ
ہاں اچھا بچہ لو گا اور گھر میں امی ابو سب کیسے ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا اور ناشتہ پانی ہو گیا
نہیں ہوا ہے ہوگا بھی بن رہا ہے
اچھا کیا صبح ناشتا کرتے ہوو
کیا کرتے ہاں
روٹی چاول کیا کرتے ہو
روٹی کرتے
چلو ٹھیک ہے تو میرا ناشہ نہیں ہوا ہے ابھی مطلب میں کروں گا چائے پانی پا ہوں بس
آپ کیا کر رہے ہو
ھم میں ایسے صبح چائے پانی پی کے اٹھ کے مطلب صہ صبح اٹھ کے چائے پانی پی کے ابھی بیٹھا ہوں ابھی جاؤں گا پڑھنا اسکول
اپ بھی پڑھتے ہو نا اسکول میں
ہاں ابھی میں پڑھتا ہوں
اچھا ٹیوشن وغیرہ پڑھتے ہو نا
نائن میں
ہاں ٹیوشن وغیرہ پڑتا ہو نا ٹیوشن
سنا ہی نہیں دیا پھر سے بولو
بول رہے ہیں ٹیوشن وغیرہ پڑھتے ہو کہ نہیں
ہاں پڑھ
جب ٹیوشن پڑھتے ہو ن اور اردو آتا ہے کہ نہیں
آواز ٹھیک سے نہیں آ یا ہے
بول رہے ہیں کہ اردو آتا ہے کہ نہیں پڑھنا لکھنا
تھوڑا تھوڑا آتا ہے
اچھا جلدی سیکھواردو سمجھے
ہیلو
ہاں بولو
اور کبھی کیا کروے گھر میں
کچھ نہیں اسے ہی غور رہے ہیں ایسے ہی
اچھا اور سب گھر میں سب بڑھیا ہے نا
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا
ہم کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے
کھانے میں
ہاں سب سے اچھا مطلب فیوریٹ ہوتا ہے نا
ہاں چاول سبجی
چاول سبزی کس کون سا سبزی
آلو کا بر تھا
اچھا اور ابھی تو اگر بارش کا موسم ہوگا نا
ہاں ادھر بارش کا موسم ہے
اچھا میں وہی لگتا ہے میرے سب اچھا لگتا ہے بریانی
ہاں اور کیا کر رہے ہو
آپ کیا کر رہے ہو
نہیںرے میں ایسے بیٹھا ہوں کیا کروں گا
ابھی گر طرف کھیتی چل رہا ہے کھیتی کرے ہیں کر رہے ہیں
اچھا
وہائی دھان روکتا ہے نا دھان دھان پتا ہے تم کو
ہیلو
ہاں بولو
بیٹادھان پتاہے دھان دھان
ہاں پتا ہے
بس وہی کھیتی کر رہے ہیں ابھی گھر میں ہے
میرا نیٹورک اچھا نہیں چل رہا ہے جلدی
نیٹ ورک اچھا کیوں نہیں چل رہا تھوڑا جام نیٹ ورک چل ادھر آ جاؤ نا
ایس
اور آپ کی بہت آواز آ رہا ہے شوور آ رہا ہے مطلب کس چیز کا مطلب چلا رہا ہے کوئی اور کوئی بول رہا ہے
ہیلو
ہاں بولو
بول رہے بہت آواز آ رہا ہے آپ کے پاس یے مرغی وغیرہ کا آواز آ رہا ہے
میرے کو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے
اچھ نہیں بول رہے میں مرغی کا آواز بہت آ رہا ہے ہیلو
ہاں بولو
ہاں اب کہاں پے ہو گھر میں یا باہر ہو
گڑی میں ہے
اچھا گھر ہی میں ہے نا تو اچھا سے گھر آ جاؤ نا کہ جہاں آواز آئے
اچھ آپ کہاں پر ہو
میں گھر پہ ہوں میرا فل نیٹ ورک ہے آپ جہاں نیٹ ورک رہے گا وہاں پہ چلو نا
اپ ابھی کچھ کام نہیں کرتے
کام کرتے ہیں فی الحال تو ابھی کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں وہی کام نپٹا کے جائیں گے پڑھیں گے ابھی ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں اردو ٹیوشن پڑھتے ہیں اور انگلش کا بھی ٹیوشن پڑھتے ہیں اورر اسکول میں بھی پڑھتے ہیں ہلو
ہاں بولو
سنادیےرہا م میں بول رہا ہوں
بالکل
ہلو
ہاں بولو
بول رہے سنایی نہیں دے رہا میں بول رہا ہوں
روکو زرا روکو تو
ہیلو
ہاں اب بولو
ہاں بولو بول رہے ہیں کہ آپ کو کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے
چاول روٹی دونوں اچھا لگتا ہے
اچھا اور میں بول رہا تھا کہ آپ کا لائف میں کچھ گول ہے کہ نہیں یہ آگے چل کے یہ کرنا ہے
سوچ رہے ہیں ابھی
سوچ رہے ہو نہیں سوچنا پڑے گا جلدی نا کوئی تو سوچا ہوگا نا کہ یہاں آگے چل کے یہ پڑھائی کر کے کمپلیٹ کر کے کچھ آگے یہ والا کریں گے بنیے گے
یہ تو سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں
ہاں سوچنا سب کے ہم یہ کر گے اس کے بعد یہ کریں گے میرا منزل ہوگا یہاں پہ کر لوں گا تو یہ میرا منزل حاصل ہو جائے گا آب کا منزل کچھ ہوگا نا یہاں کرو تو منزل حصل ہو جائے گا میرا
مرضی تو ہے
ہاں وہی تو ابھی آپ پڑھ رہے ہو پڑھنے کے بعد آگے چک کےکیا کہاں تک پڑھوں گے کیا کرو گے کیا بنو گے
ٹیچر بنیں گے اور کیا بن
ٹیچر بنو گا نا اچھا ٹیچر انگلش کا ٹیچر یا ہندی کا ٹیچر
ہ دونوں میں جو اچھا لگے اسی کا بن جا
اچھا چلو بنےیا
آپ ابھی کیا کر رہے ہو
میں ابھی بس بولا نا کہ بیٹھا ہوں وسے ابھی جاؤں گا پڑھنے وہ اسکول
کس ٹائم
کتنا بھی ٹائم نہیں ہوا ہے نا جائیں گے ساڑھے نو بجے تک جائیں گے ادھر کیا بولتا ہے اسکول اسکول میں پڑھ کے جائیں گے پھر آئیں گے دو بجے ڈھائی بجے اس کے بعد آنے کے بعد کھانا پینا کھا کے پھر ایک گھنٹہ سو کے ایک گھنٹہ مطلب آرام کر کے پھر جائیں گے ٹیوشن
سکول میں کھانا نہیں کھاتے
اسکول میں کانا ہم لوگ نہیں کھاتے اسکول میں بنتا ہے نہیں کھاتے ہیں ہم
اچھا
اتنا اچھا نہیں بناتا ناں بناتا ہے اچھا ہی بناتا ہے لیکن مطلب ہم لوگ کو وہاں مطلب کھانے کا مطلب دل نہیں کرتا تو اسی لیے گھر میں ہی کھاتے ہیں
کون سا کلاس میں پڑتی ہووں
میں پڑھتا ہوں ٹینھ ٹینتھ کمپلیٹ ہو گیا الیون میں مطلب میرا ایڈمیشن ہوگا اب
ین میں کتنا لیے تھے
ٹین میں میرا مسک تھا تین سو پینسٹھ تھا
اچھا
اچھا نمبر اچھا خاصا لے آیا ہوں دیکھو اب الیون میں کیا ہوگا
تب سے زیا کون لایا تھا
سب سے زیادہ لایا تھا ایک تھا دو آدمی تھا وہ مطلب ام چار سو پلس تھا اس کا
وہ پڑھنے میں زیادہ اچھا ہوگا
پڑھنے میں بہت اچھا تھا جیادہ کیا بہت بہت بہت اچھا تھا بہت تیز تھا پڑھنے میں ہم لوگ کیا ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں ادھر مطلب اتنا مطلب جو بولتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے ہیں اسیے وہ پڑھنے میں زیادہ تیز تھا مطلب زیادہ مطلب فوکس پڑھائی میں ہی رہتا تھا اس کا ہم لوگ کیا کھیلنے کودنے میں مطلب یہی سب ادھر ادھر کرنے میں مطلب ہو جاتا ہے کام مطلب
اچھا
وہ زیادہ موبائل بھی نہیں دیکتا موبائل بھی کم دیکھتا ہے تو جدا کر ادھر ادھر دھیان دو گے ادھر مطلب ٹائم پاس کرو گے تو پڑھائی میں کیسے فوکس رہے گا اس لیے وہ مطلب ایسا نہیں کرتا تھا اور وہ سب سے زیادہ نمبر لایا نا
ہاں ایسے بھی
ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر مطلب زیادہ بات کرتے ہیں ادھر ادھر مطلب کھیلتے کودتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں ادھر کبھی کبھی مطلب فٹ بال بھی کھیلنے چلے جاتے ہیں مطلب سب کچھ کھیل کے مطب مطلب پڑھائی مطلب کتنا
کا جان گے دے
کون بول رہا آپ کا کون ہے وہ
میرا امی بول رہا ہے
اچھا امی بول رہا ہے نا امی کو میرا سلام بیج دینا
ہاں جی
اچھا اور ناشتہ پانی تو ہو گیا ہوگا نا
نہیں ہوا ہے بن رہا ہے
اچھا بنے گابی نا تو ابھی کہیں پڑھنے وڑھنے جاؤ گی نہیں
ہاں پڑھنے جائیں گے ٹائم نو ابھی نو بجے سے نہیں ہوا ہے مارننگ ختم ہو گیا ہے اس لیے دس بجے سے جاوگےنا ہیں
اچھ دس بجے جاؤ گا نا تو وہ سب بڑیا ہے نا
ہاں سب بڑھیا ہے